ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تم بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئے تو سوچا فون ہی کر لو آج کل تو بس سب اپنے میں ہی مصروف رہتے ہیں
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تم سناؤ تم کیسی ہو ہاں یہ تو بات تم تم نے بالکل سچ کہی آج کل کی زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا
ہ میں بھی بالکل خریت سے ہوں بس یار آج تھوڑا سکون سے بیٹھی تھی تو سوچا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں ویسے تم آج کل کیا کر رہی ہو ہر وقت آن لائن ہی دکھتی ہو مجھے
تم نے بالکل صحیح پہچانا آج کل میرا زیادہ تر وقت اس موبائل فون اور انٹرنیٹ پر ہی گزرتا ہے سچ کہو تو ہماری زندگی اب ان چیزوں کے بغیر ادھوری سی لگتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہ ہو لیکن کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے یہ جو جدید دور کی سہولیات ہیں انہوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں آپس میں دور بھی کر دیا ہے لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے موبائل فون پر لگے رہتے ہیں
تمہاری بات میں وزن تو ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس نے ہماری زندگی کو کت نا آسان بنا دیا ہے پہلے زمانے میں اگر کسی رشتے دار سے بات کرنی ہوتی تھی تو خط لکھنا پڑتا تھا یا پھر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا اب تو ایک دباؤ پر سب سامنے ہوتے ہیں
ہاں وہ تو ہے زندگی آسان ضرور ہو گئی ہے مگر جو پرانے دور کا سکون تھا وہ ختم ہو گیا ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو دوپہر کو سب مل کر بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے اب ہر کوئی اپنے کمپیوٹر یا فون میں کھویا رہتا ہے
بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے سکون تو واقعی کم ہو گیا ہے مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ اس جدید دور کی وجہ سے تعلیم کتنی آسان ہو گئی ہے آج کل کے بچے گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی سوال کا جواب اب صرف لمحے میں مل سک جاتا ہے
تعلیم کے ہاتھ حد تک تو میں تم سے اتفاق کرتی ہوں مگر یہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ اس سب کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے بچے اب باہر جا کر کھیلنے کے بجائے گھر کے اندر بیٹھ کر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کی آنکھوں اور ذہن دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں
یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کا ایک مخصوص وقت کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنے تھے اور انہیں باہر کی کی سرگرمیوں میں بھی شامل کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہنے میں تو یہ باتیں بہت آسان لگتی ہے مگر جب عام زندگی میں اس پر عمل کرنا وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے ماں باپ خود ہی اتنے مصروف ہیں کہ وہ وہ بچوں کو چپ کر آنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں
یہ بات تم نے بالکل صو فیصد سچ کہی ہے یہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس ترقی کو ہی برا والا کرنا کہنا شروع کر دے تم خود سوچو اگر آج یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہم دونوں اس تو لمبی گفتگو کر پاتے
یہ بھی تم نے ٹھیک کہا میں اس کی افادیت سے انکار نہیں کر رہی بس اس کی منفی اثرات پر بات کر رہی ہوں جیسے اب تو بینکنگ کو ہی دیکھ لو پہلے گھنٹو لائن میں لگنا پڑتا تھا اب گھر بیٹھے سب ہو جاتا ہے یہ واقعی ایک بڑا معجزہ ہے
بالکل اور صرف بینکنگ ہی کیوں تم گھر کے سودہ سال دیکھو یا کپڑے اور جوتے خریدنا دیکھ لو اب تو بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں لگتی ہر چیز گھر کے دروازے پر حاضر ہو جاتی ہے اس سے ہمارا کتنا وقت اور پیسہ بچتا ہے
وقت اور پیسہ تو بچتا ہے مگر جو بازار جا کر لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا جو چہل پہل ہوتی تھی وہ سب اب دھندلی ہوتی جا رہی ہے انسانا بالکل اکیلا پن کا شکار ہوتا جا رہا ہے کیا تمہیں ایسا نہیں رکھتا تکہ ہم لوگ مشینوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں
غلامی کی بات تھوڑی زیاد بھی ہوگی میں اس کو غلامی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ چلنا کہوں گی جو قوم وقت کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں بدلتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے ہمیں نئی ایجادات کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے شان بہ شانہ چل سکے
چلو اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کریں تو کیا یے سچ نہیں کی اس ترقی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں جہاں پہلے دس لوگ کام کرتے تھے اب وہاں ایک مشین سب کا کام کر دیتی ہے اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے
تمہارا یے خادشہ بالکل بھیجا نہیں ہے لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے اگر پرانی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو نئی قسم کے روزگار کے موقع بھی تو پیدا ہو رہے ہیں اب لوگ گھر بیٹھے دنیا بھر کے شورکا کا ساتھ کام کر کے اچھی آمدنی کما سکھ رہے ہیں
ہاں ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اس نئے نظام کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یے بہترین ہے مگر ان لوگوں کا کیا جو غیب علمی کا شکار ہے جو غریب ہے اور جنہیں اس سب کا علم ہی نہیں ان کے اور امیر لوگوں کے درمیان کا فاصلہ تو مزید بڑھتا جا رہا ہے
یے بات تمہاری بالکل باجہ ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے عام لوگوں کے لیے تربیتی ادارے بنائے جہاں انہیں ان نئی سہولیات کا استعمال سکھایا جائے اگر ہم سب کچھ ساتھ لے کر چلیں تو یے فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے
کاش ایسا ہو سکے مگر ایک اور اہم بات جو میرے ذہن میں اتی ہے وہ ہے ہماری معلومات کی حفاظت آج کل ہر جگہ ہمارا ڈیٹا ہماری تصویر اور ہماری نجی زندگی انٹرنیٹ پر موجود ہے اگر یے کسی غلط ہاتھ میں چلی جائے تو تو کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے
یے تو واقع ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے انٹرنیٹ پر حفاظت آج کے دور کا سب سے بڑا سوال ہے لیکن اس کے لیے بھی اب ایسی طبقات موجود ہے جو ہماری معلومات کو محفوظ رکھتی ہیں ہمیں خود بھی احتیاط بڑھانی چاہیے اور اپنی نجی چیزیں ہر جگہ ساجھا نہیں کرنی چاہیے
ایسے تو ہم کر سکتے ہیں مگر جو لوگ دوکھن دھوکا دھڑی کرنے بیٹھے ہیں وہ نئے سے نئے طریقے ڈھونڈ نکالتے ہیں میری ایک دور کے رشتے دار کے ساتھ ایسا ہی ہوا ان کے کھاتے سے کسی نے ساری رقم نکالی صرف ایک غلط فون کال کی وجہ سے وہ بچارے تو برباد ہی ہو گئے
افسوس ہوا سن کر لیکن وہاں پر بھی مسئلہ اس فون کال کا نہیں بلکی اس بات کا تھا کی انہوں نے اپنی کو کیا معلومات کسی انجان شخص کو بتا دے بتا دی ہمیں عام لوگوں میں اس بات کی اگاہی پھیلانی چاہیے کی اپنی خفیہ معلومات کبھی کسی سے سا جھا نہیں کرنی چاہیے
تمہاری ہر بات کا جواب آ تمہاری ہر بات کا جواب ہوتا ہے تمہارے پاس چلو اب ذرا صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اج کل کے دور میں لوگ سارا دن کرسیوں پر بیٹھ کر کمپیوٹر کے سامنے گزار دے تے ہیں اس سے پیٹ کا درد موٹاپا اور دل کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں کیا یے فکر کی بات نہیں
کر کے بات ہے اور اس سے میں انکار نہیں کر سکتی مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ اس دور نے ہمیں صحت کے معاملے میں کتنی مدد دی ہے اب ایسی مشینیں ہیں جو انسان کے اندر کی بیماری شروعات میں ہی پکڑ لیتی ہیں اور ایسی دوائیاں ہیں جو جان بچا چالک لیتی ہے
ہاں تب کی شعبے میں تو واقعی ان انقلاب ایا ہے ایسی ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن پھر وہی بات اتی ہے کہ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سے جسمانی محنت شامل نہ کرے تو یہ سب بےیکار ہے نا
ہاں تو یہ تو ہر انسان پر خود منمحصر کرتا ہے نا اگر کوئی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تو اس میں ان اجازت کا کیا قصور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سہولیات کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت کے لیے بھی وقت نکالے دونوں چیزوں میں ایک تو ناز ہونا ضروری ہے
توناز کی بات تو تم نے بہت اچھی کی لیکن اج کل اس کی تیز تری زندگی میں تو ناز رکھنا ہی سب سے بڑی امتحان بن گیا ہے ہر کوئی بس اگ اگے نکالنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اس دور سے نے انسان کو ایک مشین ہی بنا دیا ہے جو بس صبح سے شام تک کام کرتی ہے
یہ دور واقعی تیز ہے اور جو اس دور میں سست رہتا ہے وہ پیچھے ھوٹ جاتا ہے مگر اس دور کا ایک اور فائدہ بھی ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں اس میں دنیا بھر کے لوگوں کو اپس میں جوڑ دیا ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے دوستی کر سکتے ہیں ان کی تہذیب سیکھ سکتے
دوست کی بات سے مجھے یاد ایا اج کل کی دوستیاں بھی تو بس اس پردے کی پیچھے تک ہی محدود رہ گئی ہیں لوگ پسند اور ناپسند کے دباؤ پر اپنی دوستی کا فیصلہ کرتے ہیں وہ جو پرانی وفا اور دوستی کا جذبہ ہوتا تھا وہ اب دور میں کہیں کھو گیا ہے
تم تو بالکل پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہو پرانے دور میں اب ہی تو دھوکے ہوتے تھے بس تب ان کا طریقہ مختلف ہوتا تھا آج کل اگر کوئی برا دوست ہے تو تم اس سے ایک دباؤ سے اپنی زندگی سے نک نکال سکتی ہو جو کہ پہلے مشکل ہوتا تھا
ا تم ہر چیز کا ایک روشن پہلو ڈھونڈ ہی لیتی ہو یہ تمہاری بہت اچھی عادت ہے لیکن سچ کہوں تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ انے والی نسلیں بالکل جذبات سے ارینہ ہو جائے جب سب کچھ مشینیں کریں گی تو انسانی جذبات کی کیا اہمیت رہ جائے گی
انسانی جذبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے انسان کو اللہ نے ایسی مخلوق بنایا ہے جو محسوس کرتی ہے یہ صحیح ہے کہ ہمارا ذریعہ بدل گیا ہے مگر اس بات وہی ہے جیسے جب تم مجھے فون کرتی ہو تو تم مجھے تمہاری آواز سن کر وہی خوشی ہوتی ہے جو مل کر ہوتی
تمہاری یہ بات سن کر مجھے بہت سکون ملا چلو کم از کم ہماری درمیان تو وہی پرانی باتیں زندہ ہے ویسے تم نے نئے سال کے حوالے سے جو نئی آلات آئے ہیں مارکیٹ میں ان کے بارے میں سنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو انسان کی طرح سوچ سکتی ہے
ہاں صحیح کہا چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ